اور سناؤ بھائی
وعلیکم السلام اور بتائیے کیا خیریت ہے
الحمد للہ اپنا بتائیے
جی میرا بھی الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور کیا ہو رہا ہے کھانا وانا ہو گیا
ہاں میں نے تو کھا لیا ابھی جسٹ کھا کر اٹا ہوں
اچھا
ارے کیونکہ مجھے بھوک برداشت ہو ہے نا جلدی میں کھاتا ہوں
او تو آپ ویسے صبح کتنا بجے اٹھتے ہیں
صبح لگ بھگ میں اگر پہلے اسکول جاتا تھا تو سات بجے کے لگ بگ اٹھ جاتا تھا کیکہ آٹھ بجے اسکول ہوتا تھا نا
ہوں
اور ابھی اسکول وسکول جاتا نہیں ہوں صرف خالی کوچنگ کرتا ہوں تو لگ بھگ آٹھ آٹھ نو بجے تک اٹھتا ہوں میں
ہوں تو ناشہ تو ناشتہ تو دس بجے ہوتا ہوگا آپ کا
ہاں دس بجے دس گیارہ بجے کھلے تھے
ہوں میرا بھی وہی ہے ابھی تو اسکول اسکول ہے تو پھر ابھی اسکول نہیں جاتے ہیں
اچھا
تو وہی گھر پہ صبح اٹھتے ہیں وہی نو بج ہی جاتا ہے اس کے بعد دس بجے تک ناشتہ ہو جاتا ہے میرا
اچھا
تو ابھی تو فی الحال ابھی کھانا کھانے جائیں گے تھوڑا دیر میں
اچھا بڑے بھائی تو ابھی اب لوگ آج آپ بہت دنوں کے بعد ہم کو یاد کیے کیا بات ہے
جی آپ کا یاد آ رہا تھا تو سوچے یاد کر لیتے آپ کو
آپ تو ویسے کبھی یاد نہیں کرتے ہیں
آپ کو کیے نہیں یاد کریں گے بڑے بھائی اور جو میرا میٹر تھا اس کے اوپر آپ تھوڑا دھیان دیے کہ نہیں پڑے بھائی
کیاچ
جو میرا میٹر تھا اس کے اوپر آپ دھیان دیے ہیں کہ نہیں
جی جی پورا آپ آپ پر تو دھیان دیے ہیں
تو کیا ادھر سے کوئی ریپلائی
مطلب تو ابھی کل رات میں تو بات ہوا نہیں ہے ابھی تک بات نہیں ہوا ہے ابھی اگر بات ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں
تو میں آ سے یہ پوھ رہا ہوں نا بڑے بھائی
ہاں
کہ جو ادھر سے ادھر سے مطلب کیا جواب آیا تھا اس سمے
مطلب ادھر سے آیا تھا وہ بولی نا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں مطلب میری گرل فرینڈ بولی
اچھا
تو ہم بولے ٹھیک ہے بات کروا دیں گے ہم
تو مطلب وہ پہلے میرے بارے میں نہیں جانتی تھیں
نہیں
ا چلیے ٹھیک ہے تو بھیا ایک بات آپ سے پوچھ رہے تھ ہیں یہ آپ سننے میں آیا میرے کو کہ آ نت بہت اچھا پڑتے ہیں نعت بہت اچھا پڑھ ہیں آپ
نہیں نہیں ہم تو نعت وات نہیں پڑتے
اناعت نہیں پڑتے ہیں
نہیں
نعت نہیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں نعت پڑھنا چاہیے نا
جی مطلب شوق نہیں ہے پڑھنے کا بس
اچھا ویسےپ کا فیوریٹ ناپ کون سا ہے
ابھی تو ویسے نہیں سب مطلب اچھا ہی لگتا ہے
وہ تو ٹھیک ہے مطلب کوئی تو فیوریٹ ہوگا نا آپ کا
نہیں نہیں ویسے کوئی فیوریٹ نہیں ہے
اچھا اور نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں آپ
جی ابھی تو نہیں پڑ رہے ہیں اور اور آپ بولے تھے کہ بریانی کھلانے کے لیے
تو میں نے بولا تھا نا کہ بریانی کھلاؤں گا لیکن میرا کام تھوڑا سا ٹھپ ہو گیا ہے نا
کیاچی کام
وہی کام
نہیں تو آپ اس کے بعد ہی بولے تھے بریانی کھلانے کے لیے
ہاں تو ان شاء اللہ کھلاؤں گا کیا دقت ہو گئی
تو آج آج آج چلیے گا کہ پھر کبھی اور
آج تو آج آج چلو گے آپ بتاؤ کب چلو گے
چلیے آج ہی چلیے آج ہی ٹھیک رہے گا آج ٹائم بھی آج ٹائم بھی ہے
ہاں یہ بات تو ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں صرف
جی جی بولیے
صرف آج آپ اسے کنفرم کر لیجیے پھر چلتے ہیں کل
ٹھیک ہے تو آج اگر بات ہوتا ہے تو کنفرم آپ کو بتا دیتے ہیں
ہ اور
آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کبھی ٹرپ ورپ پہ گئے کہ نہیں دوست لوگ کے ساتھ
جی جی گئے تو ہیں ایک بار ہم لوگ گئے تھے یہاں کلکتہ گئے تھے سمجھے تو وہاں گئے یہاں سے جیسے ٹرین بیٹھے نا تو میرا ایک بیگ تھا
اچھا
وہ بیگ یہیں میرے گھر پہ چھوٹ گیا تو اس میں تھوڑا کپڑا تھا اچھا اچھا تو سارا یہیں چھوٹ گیا تو میرے پاپا فون کر کے بول رہے ہیں نا کہ ٹرین میں ہم لگ تھے تو میرے پاپا فون کر کے بولے کہ یہ تمہارا بیگ چھوٹ گیا یہیں پہ پہ کپڑا والا ہم کو پورا ٹینشن ہو گیا کہ اب کیا پہنیں گے وہاں پھر دیکھے کہ ایک بیگ تھا تو وہ اس اس بیگ میں تھا مطلب کپڑا وغیرہ پہننے پہننے پر تھا بولے سوچے چلی چلو اتنا ہی میں چلا لیں گے تو پھر ہم لوگ وہاں پہنچے تو بنا ٹینشن کے پھر پہنچ گئے وہاں کلکتہ پھر اترے نا تو اتنا مطلب تھکے ہوئے تھے ٹرین میں کہ چ
لوگ کب گئے تھے
گئے تھے دو مہینہ پہلے
فیملی لوگ کے ساتھ یا
نہیں نہیں دوست لوگ کے ساتھ
اچھا دوست لوگ کے ساتھ گتے ہیں
ہاں تو وہاں گئے تو پھر ہم لوگ اتنا تھکے ہوئے تھے ٹرین میں نا کہ یہ پورا حالت ہم لوگ کا خراب ہو گیا تھا ٹرین سے جب اترے نا اس کے بعد پھر مطلب آن لائن ہی ہوٹل بک کر دیے ہم لوگ
اچھا
تو وہیں پہ ہوٹل میں پھر رکے آرام ارام کیے وہیں فریش وریش ہوئے نہائے دھوائے پھر وہاں سے نکلے نا تو پھر ا جیسے آپ اسٹیشن سے باہر نکلیے گا نا تو ایک ہڈن پلیس ہے تو وہاں پہ وہاں سے ہاوڑا برج دکھتا ہے آپ کو ٹھیک ہے
ہاں ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے
تو ہاں تو وہاں پہ ہاوڑا برج ہے نا وہاں سے ہم لوگ دیکھے وہاں پہ فوٹو ووٹو کھینچوائے پھر ہم لوگ ہاوڑا برج پہ بھی گئے تھے وہاں سے پورا پار ہو کے گئے تھے تو پھر ادھر انجوائمنٹ ہوا پھر ہم لوگ وہاں سے ہوٹل رکئے پھر ایک دن وہاں آرام کیے ہوٹل ہی میں سمجے پھر رات کا کھانا وغیرہ کھا کے پھر ہم لوگ سو گئے تھے پھر اگلا دن صبح اٹ کے ناشتہ واسہ کر کے اس کے بعد ہم لوگ چل گئے تھے نکو پارک تو وہاں ہوں تو وہاں گئے نا تو وہاں واٹر پارک ہے تو وہاں ٹکٹ سجھے چھ سو لیا ایک آدمی کا ہاں تو وہ وہاں سمجھیے نا وہ پارک بھی ہے اور واٹر پارک بھی ہے
ہوں
تو وہاں بہت مطلب وہاں انجوائمنٹ ہوا چھ سو روپیہ لیا نا تو پورا چھ سو سے بھی بہت سمجھے کہ دو ہزار کا انجوائمنٹ کروا دیا وہ پورا ہم لوگ ہاں
ویسے آپ لوگ کے کتنے آدمی گئے تھے
پانچٹ ہو گئے تھے ہم لوگ
اچھا پانچ ہو گئے تھے موٹا بائک بھی گیا تھا کیا
جی جی
اچھا تب ہے نا ہم کو پتا چلا کہ موٹا بھائی کلکتہ گیا ہم سے مھ کون کون گئے ہیں کلکتہ میرے کو بھی نہیں بولے آ لوگ
اچھا
ہ میں بھی ویے ایک بار گیا تھا اپنے اسکول اسکول کے ساتھ
اچھا
تو بہت انجوائے کیا تھا اسمے پکنک تھا اسکول کی طرف سے اس سمے میں ایٹھ کلاس میں تھا
او
تو بہت اس سمے بہت خوشی ہوتا تھا کہیں بھی اگر جاتا نا آدمی تو اتنا خوشی ہو جاتا تھا کہ رات بھر نیند نہیں آتا تھا
ہاں بچپن کا خوش ہی الگ ہی ٹائپ کا تھا
ہاں اور پہلے اگر عید عید ا کوئی تہوار آ رہا ہے
ہوں
تو کپڑا وپڑا لے کر سوئے رہتے تھے ہم لوگ کب صبح ہوگا اور کب پہن کر جائیں گے
ہوں
اب اب وہ سب ایکسائٹمنٹ نہیں رہتا ہے تو ہم لوگ اس سمے شاید ہم لوگ سے اھائی اڑھائی سو روپیہ لیا تھا پر پرسن تین سو روپیہ لیا تھا
جی
تو ہم لوگ پورا اسکول پکنک کے لیے نکل گئے صبح سات آٹھ بجے نکلے تھے ہم لوگ
اچھا
تو سب سے پہلے ہم لوگ ہیں مچیا پل نام سنے مچیا پول جپلو مچیا پھول گئے ہم لوگ مچھیا پھول میں ادھر تھوڑا بہت نہائے دھوائے اور ناشتہ وشہ کی ہے جو ٹفن میں لے کر گئے تھے سب کچھ
اچھا ہاں
ناشہ وسہ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ تو وہاں ناس س کرنے بعد ہم وہ نکلے تھے نیچے اترے تھے میچھیا پھول سے
ہاں
تو اتنا ہی میں ایک ہماری میم ہے ہماری کلاس ٹیچر تھی وہ اتر رہی تھی اور ان کا پیر پھسل گیا
اچھا
اور جب ان کا پیر پھیسلا تو پورا مطلب پورا پیر پھسلا تو وہ گر گئے دھڑام سے اور اتنا زور سے گری کہ ان کا جو پیر تھا وہ ٹوٹ گیا
اچھا
پیر ٹوٹنے کے بعد ان کو جیسے تیسے گاڑی میں بیٹھایا گیا
ان کو تو بہت زیادہ درد درد ہو رہا تھا بہت جیسے تیسے کر کے گاڑی میں بیٹھائے ان کو
پھر پھر ہم لوگ نکل گئے وہاں سے وہاں ایک ڈیڑ گھنٹ رکے پھر اس کے بع نکل گیا ہم لوگ ڈائریکٹ پلامو قلع کے لیے
اچھا
اور جب پلامو قلعہ ہم لوگ گئے تو پلامو قلعہ میں خوب گھومے وومے دیکھے اکھے ہیں پورا بڑھیا سے ا چڑھائی وڑھائی کیے اوپر والا جو قلعہ ہے وہ دیکھے ہیں مطلب دو تین گھنٹہ وہیں پہ رکےئے ہم لوگ دو تین بجے تک
اچھا
اور پورا اچھا سے دیکھے ان کے بڑا بڑا پورا اب تو پلامو قع خراب ہو گیا پہل آج سے دو سال پہلے بہت اچھا تھا اب تو سب ٹوٹ گیا ڈھا جا رہا ہے
اچھا
یہ سب دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں ایک ہوٹل تھا تو وہاں ہمارے جو پرنسپل ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو ہوٹل میں کچھ کھا پی لیتے ہیں ہم لوگ
اچھا
تو ہوٹل تھا اچھا ہوٹل تھا دو تین تلا ہوٹل تھا تو ہم لوگ گئے ہم لوگ کا گاڑی بس ا وہیں رکا پھر اس کے بعد ہم لوگ سب اترے ہیں
ہوں
اور لائن بائی لائن ہاتھ منہ دھوئے پیر دھوئے ہیں پورا بڑھیا سے
اچھا
پھر ہم لوگ کو پلیٹ ملا پلیٹ لیے پھر کھانا کھائے کھانا میں تھا تندوری روٹی تھا
ہوں
شاہیب پنیر تھا ہاں شاہیب پنیر تھا
ہوں
اور سلاد تھا پاپڑ تھا اچار تھا سبزی تھا اور چاول بھی تھا
اچھا
تو پھر اس کے بعد ہم لوگ لے کر اوپر اوپر گئے بڈروم میں کھائے ہوئے آرام سے پھر وہیں آدھے گھنٹہ ہم لوگ آرام پورا روم میں گدا ادا لگا تھا اے سی ا س سب لگا تھا
ہاں ہاں
آرام کیے پورا دوست لوگ بہت انجوائے کیے روم میں ایک دم اچھا سے
ہوں
پھر وہاں سے ہم لوگ نکلے پانچ بجے کے لگ بھگ نکلے وہاں سے نکلتے ہیں پھر ہم لوگ آئے بیتلا نیشنل پارک
ہوں
بیت نیشنل پارک میں ہم لوگ آرام سے گھومے پھرے لگ بھگ ایک ایک گھنٹہ گھومے پھرے وہاں پہ
ہاں
پھر اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلے تو وہ آرام سے دھیرے دھیرے ایک دم بس میں گانا وانا بجاتے سنتے ڈانس کرتے انجوائے کرتے پورا ہی میں ہم لوگ پہنچے راستے میں آتے پہنچ گیا ہم لوگ گھر میں تو ہم لوگ اتر گئے بیلواٹی کا چوک پھر وہاں سے ہم لوگ آ کے گھر اور پھر مطلب یہ پکنک جو پکنک تھا نا اسکول کے طرف سے بہت یادگار پکنک
جی جی اسکول اسکول سے ہم بھی پکنک گئے ہیں ایک بار تو بہت مطلب مزہ آتا ہے اسکول سے جانے میں